ہاں کیال ہے ٹھیک ہو اچ سے
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو گ میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سبھی ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ ٹھیک
ہاں شکر اللہ کا ہو کی نہیں کمپلیٹ اپنی
ہاں جی ہو گئی ہوگئی آپ کی ہو گئی
ہاں اور مت چل رہی ہے
آپ مجھے بتاؤ آپ کا تو پلان تھا باں جانے کا اس کا کیا بنا آپ کے باہر جانے کا پلان آ سب تو چھ
ہلو
ہاں
لداخ جانے کا یا باہر مار کر جانے کا
ندار جانے کا
نہیں ابھی پلان نہیں بنا
ہوں
ابھی پلان ہی نہیں بنا
ابھی نہیں والا
مھے ایک بات بولو
ہاں پوچھو
سچ سچ بتا تجھے لائف میں سب سے زیادہ خوشی کس چیز سے ملتی ہے
سچ بتاؤ یا جھوٹ بتا تاؤ
مجھے لگتا ہے ہاںھ
تو میں سچ میں بولی ہوں سچ بتاؤں یا جھوٹ بتاؤں
سچ بتاؤ یا پھر اگر آپ کو لگتا جھوٹ بتاؤ گی تو بولو جھوٹ
ا دلچسپ کوشچن آپ نے پوچھا آج
ہوں
دیکھو پہلے لگتا تھا کہ پیسہ اور سکسیس ہی سب کچھ خوشی دیتی ہے لیکن اب لگتا ہے کہ خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ا چیزوں میں چھپی ہوتی ہے اور تھے
بالکل یہ باتوں نے بالکل آج سےحی کہی مجھے لگتا ہے پہلی بار آپ نے آج یہ بات بولی میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے جب میں چھوٹا تھا تو سوچتا تھا کہ اگر میرے پاس سب کچھ ہو جائے تو تو ہ میں پرمننٹلی ہیپی ہو جاؤں گا لیکن جب ریلائز ہوا کہ ہیپینس کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے
بالکل میرے لیے سب سے بڑی خوشی تب ہوتی ہے جب میں اپنے گھر والوں کو ہنستے ہوئے دیکھتی ہوں ان کی اسمائل دیکھ کر لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے
فیملی کی بات ہی الگ ہے کبھی کبھی پورا دن اسٹریس فل ہوتا ہے لیکن گھر اک گھر آ کر ماں سے دس منٹ بات کر لوں تو آدھا اسٹریس کم ہو جاتا ہے
ہاں اور ایک چیز ہے مجھے خوشی تب ملتی ہے جب میں کسی کی مدد کرتی ہوں بنا کسی امید کے کہ مطلب مجھے اس سے بھی واپس کوئی چیز ملے گی وہ بولتے نا کسی مقصد کے بنا کسی کی مدد کرنا وہی میں بول رہی ہوں
صحیح صحیحٹری جب ہم خود کے لیے کچھ کرتے ہیں تو خوشی تھوڑی دیر رہتی ہے لیکن جب کسی اور کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کی فیلنگ زیادہ دیر ت کرریےتی ہے یہ میں نے سچ میں دیکھا ہے میں نے کیا ہے فیل یہ
ہاں ایک بار ایک بوڑھے انکل سڑک پر سڑک مطلب کراس کر نہیں پا رہے تھے میں نے ان کی ہیلپ کی وہ بس تھینک یو بیٹا بول کر چلے گئے لیکن مجھے پورا دن اچھا لگا کہ مطلب انہوں نے مجھے ایسے کہا ورنہ وہ اتنی بڑی مدد نہیں تھی بس چھوٹی سی ہیلپ تھی
شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو پرپز چاہے ہوتا ہے صرف خود کے لیے جینا تھوڑا ایمپٹی لگنے لگتا ہے
صحی ویسے آپ کو اور کس چیز سے خوشی ملتی ہے
مجھے ٹیپ کنورزیشن پسند ہے
جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں
ہاں بالکل آج کل سب لوگ بزی ہے ہر کوئی فون میں ہے لیکن جب کسی کے ساتھ دل کی بات ہو جائے بنا ججمنٹ کے تو وہ الگ ہی فیلنگ ہوتی ہیں جو کہ میں ہمیں ہر بار بولتا ہوں مجھے بات کرنی ہے بات کرنی ہے پر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے
ب یہاں آپ کی بارش اس سے آ گئی
ہوں
ہ میں اس بات سے سہمت ہوں لوگ سوشل میڈیا پر ہزاروں لو فرینڈس بناتے ہیں لیکن دل کی بات کرنے کے لیے شاید ایک یا دو لوگ ہی کافی ہوتے ہیں
نہیں ایک کلو کافی ہوتا ہو ہے اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہوتے
آ ہاں اس لیے اس لیے جینوین کان بہت ویلیوبل ہوتا ہے
اور ایک اور چیز ہے مجھے سن سیٹ دیکھنا پسند ہے
ہوں سس میں ہے
ہاں پتہ نہیں کیوں جب ہ پتہ نہیں کیوں جب سورج ڈلتا ہے نا تو لگتا ہے کہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے سلو ہو گئی اور جو برابلمز دن بھر بڑی لگ رہ تھی وہ اتنی امپورٹینٹ نہیں لگتی
سمج سکتی ہوں میرے لیے رات کا آسمان ویسا ہی ہے تارے دیکھنے لگتا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور ہماری ٹینشن بھی
مجھے نہیں لگتا آپ کبھی تارے دیکھتی ہوگیر بٹ پھر بھی آپ کا کہنا کبھی کبھی نیچر ہمیں وہ ا پرسپیکٹیو دے دیتی ہے جو لوگ نہیں دیتے
بالکل اور گانا
اوو ہوو میوزک تو اموشن کی لینگویج ہے
ہاں وہ بھی پتتا ہے مجھے کیکہ باس رومے ٹائم بھی گانا سنند ہو لیکن میں اگر زیادہ تر گانا سنتی ہوں تو مے سر میں درد ہو جاتا ت
اور کچھ سانگ موٹیویشن دیتے ہیں جب لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا
صحیح بات ویسے کو لگتا ہے کہ خوشیاں اور کامیابی دونوں کنیکٹیڈ ہے
ہاں کنیکٹیڈ ہیں لیکن سیم چیز نہیں ہے
کیسے
دیکھ سکسیس سے کمفٹ مل سکتا ہے لیکن ہیپینس صرف سکسیس سے نہیں آتی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی وہ خوش نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ سکون نہیں ہے وہ پیار نہیں ہے جو انسان ڈھونڈتا ہے پر جب انسان کو ملتا ہے پھر مجھے نہیں لگتا ہے اتنی ہی اتنا مزہ بھی آتا ہوگا
ہ اگزٹلی شاید ہیپس گریچٹیوڈ سے آتی ہے ہلو
ہاں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کی ویلیو سمجھنا ہم اکثر جو نہیں ہے ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں
یار یہ دل یہ بات تو دل پہ لگی ہے ہم فیوچر کی خوشیوں کے لیے پرزنٹ والی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں
ہاں یہی بات میں کہنا چاہتا تھا ہمیشہ سے اور پھر جب فیوچر آتا تو ہم پھر کسی اور فیوچر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں سب کچھ میرے ریلیٹڈ لگ رہا ہے
اینڈ لیس سائیکل
اگزٹلی
میرے لیے ایک اور چیز خوشیاں ہیں لرننگ جب میں کچھ نیا سیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں بڑ رہی ہوں
اچھاھ سیم گروتھ سے کانفیڈینس بھی آتا ہے اور کانفیڈینس سے پیس
آپ کو لگتا ہے کہ خوشیاں پرماننٹ ہو سکتی ہیں
نہیں اور شاید ہونی بھی نہیں چاہیے
کیو
کیونکہ اگر ہم ہمیشہ ہیپی رہیں گے تو ہیپینس کی ویلیو کی ختم ہو جائے گی دکھ اور اسٹرگل بھی ضروری ہے وہ ہمیں اپریشٹ کرنا سکھاتے ہیں
مطلب خوشیوں کا اپوزٹ دشمن نہیں ہے
نہیں ہیپینیس اور سیڈنیس دونوں لائف کا پارٹ ہے
بڑی تو آخر میں اگر کوئی تجھے پوچھے کہ آپ کو سب سے اچھا کیا خوش کیا کرتا ہے تو تیرا آنسر کیا ہوگا
میں کہوں گا اپنوں کے ساتھ میننگ فل کنورزیشن نیچر میوزک لرننگ اور یہ فیلنگ کہ میری وجہ سے کسی کی لائف تھوڑی بیٹر ہوئی لوگوں سے پیار کرنا لوگ لوگوں کے لیے ٹائم دینا کسی کو اگنور نہ کرنا جو کہ ہماراری رفیق ہوتے ہیں پہلے ماں باپ اور پھر کوئی اور
اچھا جی اور آپ یہ بہت ہی اچھا جواب تھا
اور تیرا
میں کہوں گی کیا گھر والوں کی مسکراہٹ اندرونی سکون دوستوں کو سمجھتے ہیں اور ہر دن کچھ ایسا کرنا جسے لگا کہ میری زندگی صرف گزارنا نہیں بلکہ کسی مقصد کے لیے بھی ہے
لگتا ہے ہم دونوں کے ہیپینیس کی ڈیفینیشن کافی ملتی ہے
شاید کیونکہ اصلی خوشی باہر کی چیزوں میں کم اور اندر کی چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے
اور شاید اسی لیے لوگ پوری زندگی ا اس سے ڈھونڈنے ڈھونڈتے رہتے ہیں
ہاں خوشی شاید ملتی نہیں بن ہی جاتی ہے
واہ یہ لائن یاد رکھوں گا
میں بھی
کل والی بات سوچ رہا تھا خوشی کا ٹاپک اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا لگتا ہے
چلو آج کی کنورسشن سے ایک چیز تو کلیئر ہوگی گئی
ہاں
کبھی کبھی خوشی کسی بڑی اچیومنٹ میں نہیں بلکہ دوستوں کی ایک گہری بات چیت سے بھی ہوتی ہے
مجھے نہیں لگتا دوستوں کی آج کل دوستوں پہ بھی بھروسہ نہیں ہے میرے حساب سے چلو پھر بھی جیسے آپ بول رہی ہو اللہ کرے کہ اچھے اچھے دوست مل جائے سب کو
چلو اللہ حافظ